ہو
آواز آ رہی ہے میری ا ب
ہاں جی ہاں جی سوری وہ تھوڑا سا میں کچھ کام کر رہی تھی اس وجہ سے لیٹ کال کیا اپ
کوئی نہیں
کیسے ہو
میں بڑھیا ہوں
مجھے بھی آج اچانک سے کالج کا دن یاد آ گیا تھا تو میں نے کہا آپ کو کال کر لیتی ہوں
ہاں کچھ پرانی فوٹوز دیکھتے ہی سب یاد آ گیا ہے
ہوں یاد ہے فرسٹ ڈے کتنا ڈر لگ رہا تھا کسی کو جانتے بھی نہیں تھے وہاں پہ
ہاں اور ہم دونوں ایک ہی بینچ پر بیٹھے گئے تھے وہیں سے دوستی شروع ہوئی تی
اور فر دھیرے دھیرے پوری کلاس ہماری ایک دم فیملی جیسے لگنے لگی ہمیں
اور کینٹین کی چائے اس کا ٹیسٹ تو ابھی تک یاد ہے
بلکل روز بولتے تھے بس آج لاسٹ بار کینٹین چلیں گے فر اگلے دن فر سے وہیں پہ پہنچ جاتے تھے
ہاں ہاں اور لیکچر بنک کر کے گارڈن میں بیٹھ نا بھی یاد آتا ہے
سچ میں بس باتیں ہی ختم نہیں ہوتی تھی
کالج کے وہ دن سچ میں زندگی کے سب سے اچھے دن تھے سب سے پیارے دن تھے
بلکل کاش ایک دن کے لیے فر سے وہی ٹائم واپس آ جائے
ہوں کتنی یادیں جڑی ہوئی ہیں ان دنوں سے
بلکل یاد ہے جب فرسٹ ایئر کا پہلا لیکچر تھا اور ہم دونوں غلط کلاس روم میں بیٹھ گئے تھے
ہاں اور جب سر نے اٹینڈینس لینی شروع کی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ دوسری ڈپارٹمنٹ کی کلاس ہے کتنی ہنسی آئی تھی
سچ میں فر ہم چپکے سے باہر نکلے تھے اور مجھے تو لگ رہا تھا کہ بس ہمیں کوئی پکڑ نہ لے
ا اور کوریڈور میں مل کر ہم اتنا ہنسے کہ آنکھوں سے آنسو آگے تھے
ہاں کالج کی کینٹین بھی کافی یادگار ہے روز وہیں کی چائے اور سموسے جو کھاتے تھے
بلکل پیسے کم ہوتے تھے پھر بھی سب مل کر شیئر کر کے کھا ہی لیتے تھے
ہاں وہی ٹائم سب سے اچھا تھا لنچ بریک میں پوری گینگ ایک ہی ٹیبل پر ایک ساتھ بیٹھتی تھی دن بھر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی فنی اسٹوری ہوتی تھی
اور ایگزام کے ٹائم سب ایک دوسرے سے بولتے تھے بس امپورٹنٹ کوشچن بتا بتا دو
ہاں کیوںکہ پڑھائی کرنے کا کسی کا من نہیں کرتا تھا پڑھائی سے زیادہ سب کو اسٹڈی کے نام پر باتیں ہوتی تھی
سچ میں لیکن وہی دن سب سے زیادہ یادگار بن جائیں گی یہ کس نے سوچا تھا
ہاں بلکل اب میں بھی یہی سوچتی ہوں کہ ایک دن کے لیے پھر سے وہی کالج لائف اگر جینے کا موقع ملے تو فھر وہی سب پرانی باتیں یاد آئیں گی
ہاں اور میں تو بنا سوچے ہاں بول دوں گی کیوںکہ دوستی اور مستی دوبارہ جینا چاہتی ہوں
سچ میں چلو فھر اگلی بار ملتے ہیں تو وہی پرانی کالج کی فوٹوز بھی دیکھتے ہیں
ہاں بلکل اور فوٹو کے ساتھ ایک نئی یاد بھی تازہ کریں گے
تو میں وہ کالج کا اینول فیکس کچھ تو یاد ہے کتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی ہمیں جب بھی بھی ہمارے کالج میں کوئی اینوول فیسٹیول ہو تا تھا یا پھر کچھ کچھ چھوٹا فنکشن ہوتا تھا
بلکل ایک مہینہ پہلے سے ہی تو پرانی شروع ہوتی تھی ڈیکوریشن میں اور کالج کے اسٹوڈینٹ کتنا مل جل کے کام کرتے تھے
ہاں ساتھ کے ساتھ اپنہ ڈانس پریکٹس بولتی تھی اور فھر ڈانس پریک ٹس کر کے ہم اتنا تھک جاتے تھے کی اس کے بعد بھی کینٹین جانا چھوڑتے نہیں تھے کینٹین جانا کینٹین ضرور جاتے تھے
ہاں اور اسٹیج پر جانے سے پہلے کتنی نروسنیس ہوتی تھی ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے کتنا نروس ہو جاتے تھے
ہاں ایک دم پریکٹس کے ٹائم تو کتنی بار لیرکس ہی بھول جاتے تھے
بلکل لیکن پرفارمنس کے بعد سب کی تالیاں سن کے ساری ٹینشن ختم بھی ہو جاتی تھی
ہاں اور ٹیچرس بھی ہمیں کافی موٹیویٹ کیا کرتے تھے ان کا سپورٹ تو کبھی نہیں بھول سکتے ہم
ٹیچرس اگر سپورٹ نہیں کرتے تو ہم لوگ اس اسٹیج پہ پرفارمنس بھی کیسے دے پاتے ہیں
بلکل فرویر والے دن بھی سب کتنا اموشنل ہو گئے تھے
ہاں آخری دن جو تھا
ہاں سب ایک دوسرے کی شرٹ پہ اور ڈائری پہ میسیجز لکھ رہے تھے
ہاں لیکن کسی کو یہ نہیں لگا تھا کہ اس دن کے بعد سے کوئی مل نہیں پائے گا ایک دوسرے سے ایک دوسرے سے وعدہ کر کے سب الگ الگ ہو گئے تھے
ہاے رتو ہاے پھر بھی کبھی کسی پرانے دوست میسج آتا ہے تو لگتا ہے کہ نہیں ٹائم کتنا بید گیا
ہاں ٹائم تو ہمیشہ بہت جلدی گیا لیکن یاد آتی ہے اگر کوئی مل جاتا ہے تو ان دنوں کو مس کرتے ہیں
ھمم وہ ٹائم یاد ہے جب ہمیں اسائنمنٹ سبمٹ کرنے ہوتے تھے اور ہم بلکل اسائنمنٹ کالج کہ میں لاسٹ ڈیٹ پہ ہی سبمٹ کرتے تھے اور لاسٹ نائٹ بیٹھ کے سارا کام ختم کرتے تھے
یہ تو سب کو پتا ہے کہ اں اسائنمنٹ کا مطلب ہی یہی ہوتا تھا کہ لاسٹ ڈے پہ ہی دیں گے کیونکہ ہم لوگ ہے ہی ایسے باتوں میں ہی زیادہ ٹائم جاتا تھا تو اسائنمنٹ ہمارا آخری دن ہی ہو پاتا تھا جب لاسٹ ڈیٹ آتی تھی
ہاں اور صبح کالج پہنچتے ہی سب پہلے ایک دوسرے سے یہی سوال کرتے تھے اسائنمنٹ کا پرنٹ آؤٹ کرا لیا
ہاں لیکن سب لوگ یہی کہتے تھے کہ اب بھی نہیں جب ابھی لاسٹ ڈیٹ کہاں آئی ہے
بلکل بس لائبریری میں پڑھنے جاتے تھے لیکن آدھا ٹائم تو وہیں ہنسی مذاق میں ہی نکال دیتے تھے لائبریرین بھی ہمیں کتنی بار بولتی تھی دھیرے دھیرے بولنا چاہیے لیکن ہم سنتے تھوڑے تھے کسی کی
اگر یہ سب چیزیں نہ کرتے تو یادیں کیسے بنتی
بلکل کتنی بار تو ہم اپنی پریکٹیکل فائل ہی بھٹ جاتے تھے اور فھر اتنا ٹینشن ہو جاتا تھا اب کیا کریں
لیکن وہ چیز بھی الگ تھی کہ ایک دوسرے کے اسائنمنٹ پہ نام نہیں لکھے ہوتے تھے تو ایک دوسرے کے اسائنمنٹ سے کام چلا لیتے تھے
ہاں بلکل کالج کی ٹرپس بھی کافی امیزنگس ہوتی تھی بس میں گانے سنتے ہوئے جاتے تھے ایک دوسرے سے جوکس کرتے تھے نان اسٹاپ باتیں کرتے تھے
وہ ویسے ہی دن تھے جیسے بچپن میں اسکول ڈیز ہوتے ہیں نا بچے خوشی خوشی جاتے ہیں انہیں اچھ اچھا لگتا ہے کہ ہم کئی نئی جگہ گھومنے جا رہے ہیں وہی چیز ہم لوگوں کے ساتھ بھی انجوائے کرتے ہوئے کب سمے نکل چل جاتا تھا پتہ ہی نہیں چلتا تھا
ہاں بلکل اگلی بار ملیں گے تو فھر وہی اپنا کالج کے پرانے دن یاد کریں گے کینٹ تین میں واپس سے جائیں گے ہیپی چائے سموسے
بلک کالج جیسی چیز اور اسکول جیسی باتیں کون بھولتا ہے ایک وہی چیز جو ہے جو خوشی دیتی ہے کہ ہاں ہم نے وہ لائف جی ہے
یاد ہے جب ہمارا فرسٹ انٹرنل ایگزام تھا تو فھر ہم دونوں کتنے ٹینشن میں تھے تھ کیونکہ ہم نے پڑھائی تو بالکل بھی نہیں کی تھی
بلکل کیونکہ پڑھائی کالج جا کے کوئی پڑھائی کرتا بھی تھا کوئی نہیں صرف وہاں پے جاتے تھے اس لیے کہ ہم پے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر سکیں باتیں کر سکیں جب ہم گھر جاتے تھے تو دوستوں کو یاد کرتے تے اسکول میں جاتے تھے دوست سے بات کرتے تھے مطلب باتیں کرنا ہی مین ایک ٹاپک ہوتا تھا اور کسی بات سے کوئی مطلب نہیں ہے
ہر بار بولتے تھے آج کالج میں ملیں گے تو گروپ اسٹڈی کریں گے پھر بعد میں وہ یہ بار اپنے باتیں کر رہے بیٹھ جاتے تھے تو گروپ اسٹڈی کرنا بھول ہی جاتے تھے
کیوںکہ جب ایک کوئی ٹاپک اٹھاتا ہے تو دوسرا تو جواب دے گا ا دوسرا شامل ہوتا ہے تو تیسرا بھی ہوتا ہے ایسے کر کے گروپ اسٹڈی تو ہوتی نہیں تھی ٹاپک پہ ٹاپک باتیں چلتی رہتی ہے
پوچھ لو پتا نہیں ہاں بالکل صحیح کہا بس یہ ہوتا تھا کہ کل ایگزام ہے تو ایک دن رات کو پڑھنے بیٹھتے تھے دو گھنٹے پڑھتے تھے پھر ایگزام اپنا دے کے آتے تھے
پر ایگزام بھی اچھے ہو جاتے تھے
ہاں ایک دم کانفیڈینس سے بولتے تھے ہمارا ایگزام اتنا اچھا ہوا ہے چاہے بھلے ہم نے ایک
کیونکہ رزلٹ کا اندازہ تو پہلے ہی ہو جاتا تھا
بالکل بس یہ ہے کہ کوئی بھی خوشی رہی ہو کوئی بھی ٹینشن رہی ہو کالج میں یا پھر کسی اور چیز میں ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں
ہاں دوست ہوتے کس لیے تھے اس سمے کی دوستی کا مطلب ہی یہی تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے ایک ساتھ دینا ہے
ہوں کالج کی جو پرانی میموریز ہوتی کالج کی جو میموریز جتنی پرانی ہو رہی ہے وہ اتنی زیادہ اسپیشل لگتی ہیں
ہاں کچھ اچھی باتیں کبھی نہیں بھول سکتے ایک اسکول ایک کالج اپنا بچپن کبھی کوئی بھولتا ہے
سچ میں اور اگر کبھی کسی ایگزام میں ہمارے ایک دوسرے کے مارکس کم اتے تھے تو پھر ہم ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے تھے کہ چلو کوئی بات نہیں نیکسٹ ٹائم اور اچھا پرفارم کریں گے
اس سے زیادہ تو یہ ٹینشن ہوتی تھی ہم دونوں نے لکھا تو ایک جیسا تھا تو آئیسرے نمبر کم کیسے ہو گئے یا زیادہ کیسے ہو گئے
کئی بات بالکل اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو ہوپ دیتے تھے چلو کوئی نہیں نیکسٹ ٹائم اور اچھے سے کریں گے
صحیح بات ہے
ہوں بس وہی کالج کی فیئر ول اور اپنا گریجویشن والے دن یادیں تو کافی اچھی ہیں وہ ٹائم تو دوبارہ نہیں آ سکتا اب
وہ کبھی نہیں آئے گا وہ کہاں سے آ جائے گا بیتے ہوئے وقت میں کوئی واپس نہیں جا سکتا ہے
بالکل چلو تو پھر ملتے ہیں کسی دن تب پھر اور باتیں کریں گے
اوکے بائے
ٹھیک ہے اوکے بائے